السلام علیکم بھائی جان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
اور بتائیے ہاں بھائی جان سب کھہ لیتے اپنا بتائیے اب تو یہ کھانا وانا کالیے بھائی جان
ہاں بھائی جان کھا لیے آپ بتائیے آپ کھانا کھا لیے
کیا کیا کھائے بھائی جان
آج آج بنا تھا دال چاول بنا تھا اور سبزی میں آلو کی سبزی
چلیے اور بت چلیے پڑھ لکھا رہ ہے بھ جان اور بتائیے وہاں کا موسم کیسے سائے
یہاں کا موسم بڑھیا ہی ہے دوپہر میں تھوڑا دھوپ ہے گرمی بھی بہت لگ رہا ہے شام کو لیکن تھوڑا اچھا مولے
چلیے اور بتائیے کس ککشا پ ہیں آپ
ہم ابھی دسویں کشا میں ہے
چلیے پڑھائی لکھائی کی سب ٹھیک چل رہا ہے کتنے گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں آپ
ہم یہی تین سے چار گھنٹہ کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا یہ کہ اگر آپ ایک دن میں زیادہ گھنٹہ پڑھیے گا نا تو زیادہ چیز یاد نہیں رہتا ہے اسی لیے اگر آپ و تھوڑا تھوڑ دیر پڑھیے گا سب یاد ہو جاتا
چلیے اور آپ کا سب سے پسندیدہ وشے کون سا ہے بھائی جان
ہمارا سب سے پسندیدہ ہے ہندی
ہندی چلیے آپ کو کتا کہانیاں اچھی لگتی ہے کتانی کہانی کہانیاں پڑھنا
ہاں کہانی ہم کو بہت پسند ہے
چلیے اور بتائیے ہم آپ کھانا بنا لیتے ہیں
ہاں بنا لیتے ہیں
کیا کیا بنا لیتے ہیں
سب بنا آلتا آل چاول اور سبھی روٹی
بس
اور سب بھی جو سبزی ہوتا ہے جتنا وہ سبھی بنا لیتے ہیں
چلیے چکن بناتے ہیں چکن
ہاں چکن بھی دیکھیے ابھی ہے تو چکن اتنا اچھا سے نہیں آتا ہے بنانے لیکن دو تین بار ٹرائی کیے تھے نا اچھا بنا تھا
چلیے ہم سکھا دے گ بنانے کو
تو اور اچھا رہے گا
دیکھیے سب سے پہلے ایک کلو چکن میں کم سے کم آدھا کلو پیاز کاٹیے گا
جی
اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد اس میں کڑھائی میں کروا تیل اس کرا مرچ اور پیاز کو ڈال کر اسے اچھے سے بھنیے گا جب تک پ جب ب تک پیاز گل نہ جائے تب تک پوجے گا بھنیے گا پیاز کو اس کے بعد بھجنے کے بعد چکن اس میں ڈالیے اور چکن کو بھی دس سے پندرہ منٹ تک اس میں چلائیے گھنیی اور چلانے کے بعد اس کے بعد اب اس میں مرچ پاؤڈر ایڈ کریے
جو مسالہ لگتا ہے وہ سب ہے نا
پاؤڈار ہے یہی سب میٹ مسالہ گرم مسہ مالا ڈال کے اور تھوڑا ماترا میں پانی ڈال کر اس سے اچھے سے چلائیے بھونجیے اس کو اچھے سے کم کمدھا گنٹہ تک اس کو اچھے سے بج بھنییا بھجنے کے بعد جب بھجا جائے گا تو اس میں پانی اپنے ماترا سے جتنا پانی لگانا ہے اتنا لگا
ہاں اپنے حساب سے
ہاں تو اپنے حساب سے پانی لگا کے اس اس کو کچھ منٹ پانچ سےیا دس منٹ تک کو ڈب پا کر اتار دیجے ہو جائے گا کھانے لائ
ہوں ہ آپ کو تو بہت اچھا سے آتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو بناتے ہی رہتے ہیں ہم کو بہت اچھا سے آتا ہے
سب تو اور اچھا اچھی بات ہے آپ کو بنانے آ جاتا ہے تو
آئیے کبھی ہم آپ کو بنا کے کھلائیں گے
اچھا آیا جائے گا بتائیے جب کہیے گا تب آ جائیں گے
چلیے ٹھیک ہے وہاں گرمی پڑ رہی ہے بھائی جن
ہاں بھائی جان گرمی تو پڑ رہی ہے بہت
پر یہ حالت خراب ہو گیا ہے
ہ دیکھ رہے ابھی گرمی اسٹارٹ اسٹارٹ ہوا ہی ہے ابھی جسٹ اتنا زیادہ گرمی پڑنے لگا
اچھا تو چلیے گ گھومنے شام پر بغیچے میں بہت
ہاں کیوں نہیں بالکل چلتے ہے باغیچے میں مزہ آئے گا ہوا چلے گا ٹھنڈی ہوا میں
ہ اپ ندی نہاتے ہیں بھائی جان ت نہیں آتا ہے
نہیں بھائی نا ہم کو تیرنے نہیں آتا ہے
ہاں ہم کو آتا ہے تھوڑا موڑا اور بتے آپ کو مطلب ادھر پودے آپ پودے لگاتا ہے پودھیے
ہاں بہت لگایا ہے میرے گھر میں بہت میرے گھر میں بہت سارے پھول کے پودے ہیں پھول والے ال تو بہت سارے ہیں ا کے کئی فھول کے تم مجھے نام ہی نہیں پتا ہے جیسے کہ جیسے جیسے کہ ہو گیا گلاب کا پھول ہے اور کیا بولتے ہیں پوجا کرتے ہیں تلسی کا کتا والا وہ بھی ہے کئی طرح کا مطلب پھول جو ہوتا ہے نا وہ سب کا ہے
چلیے ٹھیک ہے اور آپ آم کا سیزن چوات
ہاں ہاں آم آم ہمارا فیورورٹ ہے اس کے بعد لیچی
اچھا بھائی جان آپ کا مطلب سب سے پسند پسندیدہ جگہ کون سا ہے جیسے کہ کشمیر یا شملہ منالی
ہمارا ہمارا ہمارا سپنا ہے کشمیر جانا ہے گھومنے کا
اچھا کشمیر بتائیے اس کشمیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہاں چلیے اور وہاں کا سندرتا ہی کافی اچھا ہے نا بھ جن پہاڑی علاقے کا وہ
کافی اچھا جی بھائی ان ایسیے جگہوں پہ جا کے گھومنااہ صحیحے
آپ کو کون کون سا کھیل پسند ہے بھائی جان
ہم کو کبڈی جیسے ہو گیا اور کرکٹ زیادہ زیادہ زیادہ ہم کو کبڈی اور فٹ بال پسند ہے
چل اور یہ ہم سنے کہ اب فلپ فائرف پربجک
ہاں یہ سب یہ سب چلتا ہے تھوڑا
ہاں تو ہمارے ساتھ بھی کبھی کھیلیے لوڈو
جی ضرور لوڈو بھی کھیلا جائے گا
چلیے کررم بورڈ تک کھیلے ہوئے
ہاں بہت دن ہو گیا پتا ہے وہ سب ہے نا یہ سب جب جب سے گیم آ گیا ہے نا موبائل میں تب سے یہ سب کرکٹ اھی لوڈو اور یہ یہ سب چھوٹ گیا ہے
ہاں بھائی ایسا ہی کر رہے اب تو سب لوگ فونے میں بی
فون میں بزی رہتا ہے سب پہلے تھا تو کم سے کم باہر بھی گھومنے جاتا تھا سب ا بہت کم باہر جاتا ہے سب گھومنے
ہ سی کہ رہا ہ اور بتائیے آپ کے باغیچے میں کون کون سا آم لگا ہے بھائی جان
ہمارے باغیچے میں لگا ہوا ہے لیچی کا ہے اور ا جلیبی کا بھی ہے
ہاں
اور آم کا بھی ہے
چلیے اور بتائیے اب چلیے گا موتاری گھومنے کل
ہاں چلیے اچھا رہے گا کل دن بھی اچھا ہے سووموار ہے چلتے ہیں ضرور آپ جو کہیے گا چلیے گا موتاری میں چکن بھی بریانی بہت اچھا ملتا ہے نان ویج میں نان ویج آپ کو پسند ہے آپ کو نان ویج پسند ہے ہ ہاں چلیے گا چرخا پارک میں بھی بہت کسا جگا ہے
ا ابھی پہلے تو نہیں اب بہت اچھا ہو گیا ہے بھائی جان
ہاں پہ پہلے سے بہت ادھ اچھا ر ہو گیا ہے
اور ستیاگراہ پائک چلیے گا
ہاں ضرور یہ سب پارک ہو نا پہلے سے تھوڑا اچھا ہو گیا ہے
پرھ پرسھ ہے موتیااریی کا سب سے یہ پارک
پرسھ ہے
چلیے آ شاپنگ کچھ خرید لیا جائے گا
ہاں چلیے کپڑا وپڑا خریدا جائے گا سمر گرمی کے دن میں پہننے والا کپڑا خرید لیا جائے گا ایک دو اچھا رہے گرمی کا دن آ ہی گیا ہے ا
اور بتائیے آ کی امی ابو جان کیسے ہے بائی چانس
سب کیت سب کاریت ہے
اور بتے نا کہیں شام کو چلیے گھومنے
ہاں چلتے ہیں شام کو اچھا لگتا ہے گھومنے میں دن میں تو دھوپ رہتا ہے ادھک
اور کچھ بتائیے نا اب روٹی پکا لیتے ہیں
ہاں بھائی جان پکا ہی لیتے ہیں اتنا اچھا اچھا نہیں لیکن پھر بھی بنالتے ہیں
چلیے اچھی بات ہے
دھیرے دھیرے بنائیے گا نا سب چیز
ہاں
سب چیز کا بنانے کا اس کا اھی ہو جائے گا
عجت لگ جائے گا
عادت لگ جائے گا اچھا بھی بنے گا جکے سر س سور سور میں کوئی بھییز اچھا نہیں ہے تھا بعد میں اچھا ہونے لگتا ہے
ہوں چلیے آپ کے گھر پہ اچار لاکگا ہے بھائی ج
ہاں بھائی جان لگا ہو گا
کس چیز کا اچار لگائ
آم کا لگا ہو گیا ہم کو بہت پسند ہے آم کا
بائے
آم کا بھی لگا ہے اور کیا بولتے ہیں نیمبو کا بھی لگا ہے
نمبو کا اور
ہاں آد آد کا بھی کا ہے اولا کا تورا اچھا لگتا ہے ہاں نمبو کا بھی
اور بتائیے جلیبی ولیبی
ہاں فرا ہویا ہے فرا ہوا ہے خوب کھائے تھے کل شام کو لئے تھے ن تو خوب کائے تھ ہیں ہاں بولیے جب بولیے گ تب کھلا دیں گے آئیے کبھی گھومنے پھرنے
کر رہے ہیں گرمی بہت پڑ رہی ہے بھائی جان اب
ہاں ہ سحی بات بولے بھائی جان سحی بات بولے بھائی جان کو گرمی کے دنوں میں پانی ادھ پینا چاہیے
ہ چلیے بائک چلانے آتا ہے آپ کو
ہاں بھائی جان آ جاتا ہے ہمارا ایک بھائی س کھایا ہے
شی اچھے سے چلانا آ جاتا ہے
ہاں بھ جان چل لیتے ایک سو پرییاس ہو گپ
شہر میں چلا جائے گا اچھے سے
کبھی کبھی ہوتا ہے نا جسے مطلب ایک دم ہڑبڑی ہو جاتا ہے کہ ادھر سے ادھر سے گاڑی آ رہا ہے نا تب تھوڑا گڑبڑی ہو جاتا ہے چلانے میں لیکن ایسے گاؤں میں چلا لیتے ہیں
چلیے کتنے گھنٹے پرائی کرتے ہیں بھائی جانب
یہی پانچ سے چھ گھنٹے
اور رات میں
رات میں بھی ہو جاتا ہے ایک دو گھنٹے کیونکہ رات کو ہوتا ہے نا تھوڑا آلسی پن ہو جاتا ہے رات کو پڑھنے کا کس کسی کو بھی دیکھیے گا نا تو رات کو زیادہ پڑنے کا من نہیں کرے گا یا تو فون چلائے گا سب یا تو سو جائے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رات کو ادھ نہیں پڑھنا چاہیے مطلب
صحیح کر رہے بھائی جان چلیے آپ سے باتیں کر کر کافی اچھا گ گا بائیے نا
جی بھائی جان ہم کو بھی اچھا لگا بہت
اللہ حافظ بھائی جان